السلام علیکم میرے بھائی کیا حال ہے یار بہت دنوں بعد آج تمہاری یاد آئی تو سوچا آپ پون ہی گھماؤ
وعلیکم السلام یار میں بالکل ٹھیک ٹھاک تم اپناؤ آج سورج کہاں سے نکلا جو تم نے میرے یاد آ کہئی ورنہ تو تم دوستوں کو بول کر وہ سب اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہی لگے رہتے ہو
ارے نہیں بھائی ایسی کوئی بات تو نہیں ہے دراصل امی کی طبیعت تھوڑی ناساس تھی تو گھر کا سودا سلف لانا اور چھوٹے بھائی کو مدرسہ چھوڑنا سب میرے سر پر تھا اب ابا کی چھٹی چل رہی ہے تو مجھے تھوڑا سکون ملا ہے
چلو یار اللہ امی کو صحت کام اللہطاف فم لیکن یار چھوٹے بھائی سے یاد آیا تمہارا وہ چھوٹا بھائی ابھی بھی ہوتا ہی شرارتی ہے یا اب تھوڑا سمجدار ہو گیا ہے
ہرے کہاں یار کہاں سمجھدار وہ تو دن بہ دن اور بڑا آفت بن جا رہا ہے یار کل ہی کی بات ہے ہماری دادی نے تیوہار کے لیے جو مٹھائی پاکن رکھی تھی اس نے پورا ڈبا ڈھونڈ نکالا اور اکیلے ہی ساری چھوٹی جلیبی اور حلوا چاٹ کر گیا جب دادی نے پوچھا تو سھدا میرا نام لگا دیا
ارے ارے آ چھوٹی وی ہوتے ہیی کام کے لیے ہے س آپ بہت کاؤزامے بھائی پر در تو ہو میرے چھوٹے بھائی نے بھی کل یہی کیا کیابان دکان سے آتے ہوئے تو مز
میں تھا انے کا اپنا کپہ کرنا ڈاتتا
مہنگا تو رونا شروع کر دیا اورم مہینے مجھے ڈانٹ ملا دی یار تو مڑے ہو کر چھوٹے بچوں سے لڑ رہے ہو پیسا ویسا کہنے لگے یہ تو پتا ہی ہے
ہاں یار یہ تو ہر گھر کا رونا ہے لالا بڑے بھائی کی قسمت میں بس نصیحاتیں سنا سننا اور ڈانٹ کھانا ہی لکھا ہوتا ہے ویسے اس تہوار پر تمہارے گھر کا کیا گھر میں کیا پکا تھا سنا ہے تمہارے ابا نے اس بار کوئی بڑے زمانے کا خاصا بنوایا تھا یار
ارے ہاں یار ابان دکان سے خاص کوورتے اور دہی بلے منگوائے تھے اور امی نے گھر پر مٹی کی ہانڈی میں دواں دار گوشت پکایا تھا اتنا لاجواب سواد آکے متی ت صرف وہی کھایا ہےی میری تو توون بھی نکل رہا ج
ارے یار تمہاری توون تو پہلے ہی مشہور ہے پورے دوستوں میں مجھے تو اب سے فکر کر ہو رہی ہے کہ جب ہم اگلے ہفتے اپنے پرانے دوستوں سے ملیں گے تو وہ ہم تمہارا کیا حال کریں گے یار وہ جو ہمارا ایک تو اس ہے نا جو ہر وقت سب کا مذاق اڑاتا ہے وہ تو تمہیں دیکھتے ہی شروع ہو جائے گا
ارے یار اس کی تو بات ہی مت کرو وہ خود کو بڑا ہوشیار سمجھ ہوتا ہے لیکن جب خود پر آتی ہے تو بچہ بن جاتا ہے مجھے یاد ہے ار پچھلے سال جب ہم سب مل کر ایک میلے میں گئے تھے
س سر کڈا لگ وہک ہوتا ارے یار ہاں یار مجھے بھی یاد آ اس دن کے بعد جب بھی وہ لمبی لمبی چھوڑتا ہے میں اسے بس اس جملے کی یاد دلاتا وں اور وہ فوراخاموش ہو جاتا ہے ویسے اس بات دوستوں کے ساتھ مل کر کچھ نیا کرنے کا ارادہ ہے یا پھر وہی پرانی چاہ کی دکان پر بیٹھنا ہے
ارے یار چائے کی دکان تو ہماری سستی اور بہتر ترین جگہ ہے یار وہاں جو سکون ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا یار لیکن یار میرا دل ہے کہ اس بار ہم سب مل کر صبح سویر نکلے کسی کھے میدان میں جائیں وہاں تھوڑی بازی لگائےیں تھوڑا کھیلے کوتے ہیں اور پھر دوپہر میں کوئی دھاں دار پراٹ اور مکھنی دال کھائیں گے یار اچھا ہے نا
منصوبہ تو بہت بہترین ہے لیکن ان سست دوستوں کو صبح سویرے کون جگائے گا ایک تو رات بھر جاگتے رہتے ہیں اور دوسرا دوپہر سے پہلے آنکھ نہیں کھولتا ہو اگر انہیں صبح الایا تو ہم اکیلے ہی میدان میں کھڑے رہ جائیں گے آپ
ارے یار یہ بات بھی سچ ہے چلو پھر شام کا ہی وقت رکھتے ہیں اچھا یار تمہاراری باجی کی شادی کی تیاریاں
کام ہونا ہے ایسا ہے نا
تالا یار بات تو پکی ہو گئی ہے گھر میں ہر وقت بس کپڑوں گہنے اور مہمان کی فہرثیت پر ہی باتیں ہوتی رہتی ہے اب آ کہہ رہی ہیں کہ سب رشتے دار کو بلانا پڑے گا چاہے کوئی کتنا ہی دور رہتا ہو میں تو ابھی سے تھک گیا ہوں یار کیوں کہ سب بھاگ دوڑ مجھے ہی کرنی پڑے گی یار میں تو تھک گیا پورا
چلو یار مبارک ہو لیکن فکر مت کرو یار ہم دوست کسی دن کہاں کس دن کام آئیں گے پ جب بھی کوئی کام ہو مجھے فان گھما دینا میں اپنی گاڑی لے کر حاضر ہو جاؤں گا
انا ہو مہمانوں پر پڑنا ہو شکریہ بھائی مجھے پتا تھا تم ہی میرے سچ سے یار ہو یار باقی تو بس کھانے کے وقت ہی آگے آتے ہیں ہم کل ہی میں نے ایک دوست کو فون کیا کہ تھوڑا کام ہے اس نے سیدھے کہہ دیا کہ بھائی میں تو بخار میں تپ رہا ہوں اور دو گھنٹے بعد اس کی تصویر سامنے آئی جہاں وہ یار مزے سے دہی ب ے کھا رہا تھا یار اتنا برا لگا مجھے
ہاں ہاں ارے یار ایسے دوستوں سے ہوش یار رہنا چاہیے یار ویسے ار شادی کے کھانے میں کیا رکھوانے کا ارادہ ہے ا مشورہ مانو تو ایک تھال اور بریانی اور سس دعاں دار کباب لازمی رکھنا لوگ باقی سب بھول جاتے ہے لیکن اگر کھانا اھانا ہو تو عمر بڑھتا ہے
ہاں یار امی نے بھی یہی کہا ہے کھانے پہ کی سمجھو پت نہیں ہوگا ہلوائی بھی بہت پرانا اور مشہور طے کیا ہے جو مٹی کے برتنوں پر کھانا بناتا ہے مٹی کے برتنوں میں کھانا بناتا ہے اس کے اس کے ہاتھ کے قورمے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے
ارے واہ یار واہ میررے تو ابھی سے منہ میں پانی آ رہا ہے م تو یار شادی والے دن صبح سے کچھ نہیں کھاؤں گا تاکہ رات کو پورا حق کدا کر سکوں یار
ارے یار کیسی بات کر رہی ہو یار تم سے ہی یہی امید تھی مجھے چلو ار کھانے کی باتیں چھوڑو یہ بتاؤ کہ تمہارے ابا جو تمہیں دکان پر بیٹھانے کا کہہ رہے تھے اس کا کیا ہوا تم نے دکان سنبھال لیا ابھی آزاد پنچھی بن کر گھوم رہے ہو
ارے اور ابب دو دن بٹھایا تھا یار میں کار پہ لے کے میں نے ایسی ہے را فری
نا خھجے مج بے ایک گراہک پودا ہ تتما گ آ اناپ خرا پک ل ر ج خانتا منا مارا سبت ہے ارے یار تم نے تو یار کمال ہی کر دیا لگتا ہے لگتا ہے تم نے جان بوچھ کر ایسا کیا تھا کہ کہ چھٹی مل جائے آپ کو ہے نا
سماج تو تم کہ ہو سمج گ ہو ب آب کے ساتھ بیٹھ کر دن بھرسابتا ہ میرے پاس کی بات نہیں ہے مجھے تو دوستوں کے ساتھ گھومنا نئی نئی جگہ پر کھانا اور بس سکون کی زندگی گزارنے کا شوق ہے یہی سب میں مجھے آرام آتا ہے
چلو یار اچھی بات ہے ابھی تو عمر ہے گھومنے کی پھر کب گھومیں گے یار ابھی نہیں گھومیں گے تو پھر کب گھومیں گے ہے نا پھر تو زندگی کی ذمہ داریاں خود ہی انسان کوکھیل لیتی ہے اچھا یار ہمیں فون رکھتا ہوں ابا کے ساتھ تھوڑا باہر جانا ہے بازی کی قبروں کی کے سلسلے میں ٹھ
کوئی بات نہیں جاؤ جاؤ کام نپٹاؤ اور دوستوں کو
یاد گؤ
کہ ملنے گ میں سب تیار روں گا اور دیکھ
ہ
باقی یار کیا بتاؤ یار آج کل کے جو لوگ ہے آج کل کیا ب اتنا تنگ کرتے ہے انسان ہماری یڑھی دیکھ لو یار جب ہم چھوٹے تھے ہمارے والد صاحب ہمیں اتنا کچھ
خ گانے
انہوں نے ہمیں اور دفع سکھا ہے جو بڑے ہیں بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش آؤ اخلاق سکھائے خاص لیکن آج کل کے بچے میں نا اخلاق ہے نہ تمیز ہے نہ طریقہ ہے میں ان کو پتاہ ہے کیسے بات کرنی ہے
ارے یار مجھے تو لگتا ہے آپ کو کسی نے پتا ہی نہیں کیا بول دیا ہے چلو یار خیر مجھے بھی ابھی امی بلا رہی ہے آج کل کے بچوں کو کیا ہی بنے گا آپ کیا ہی کر سکتا ہے انسان چلو یار مجھے ابھی امی بلا رہی ہے میں آپ سے بعد میں تفصیل سے بات کرتے تا ہوں یار وہ دیکھتے یار اگر ملنے کا بھی کچھ پروگرام بنتا ہے تو ہم ضرور ملیں گے پ مجھے آپ کی بڑی یاد آئی تھی
ارے یار کیسی بات کرتے ہو ملنا تو ضروری ہے مل ہاں ضروری ہے میں آپ کے گھر ہی آ جاتا ہوں وہیں پر مل کر اچھے سے باز کر چلو آپ مجھے رکھنا ہوگا میک وغیرہ
ہاں یار وعلیکم اللہ حافظ اللام